ہیلو ہاں ج کیا حال ہے
بڑھیا اور سنائیے کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا آپ بتائیے آپ کیس ہیں
سب بڑھیا ہیں
کیا چل رہا ہے؟
بھیا بس ٹائم پاس ہو رہا ہے ٹائم کاٹ رہے ہیں چھٹیاں چل رہی ہیں
جی ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو میں میں بھی باہر ہی تھا تو دوستوں نے بہت ضد کری تھی کہ کچھ کھائیں گے باہر سے بٹ میں نے نہیں مانا کیونکہ جب باہر کا کھانا ہوتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا
ہوں صحیح کر رہے بھیا باہر کا کھانا نقصان داک ہوتا ہے اس میں کوئی صفائی کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے کتنے ہی اچھے سے بنا لو پھر بھی وہ چیز نہیں ہوتی جو گھر پہ ہوتا ہے
ہاں وہی تو کھانا نا انسان کی بنیاد کی ضرورت ہے تو لیکن آج کل لوگ فاسٹ فوڈ اور گھر کے بنائے ہوئے کھانوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں لیکن دونوں کے اپنے
ہاں ٹھیک ہے بہار کی اوج عا رہی ہے
اگر میں فاسٹ فوڈ ہاں اگر میں فاسٹ فوڈ کی بات کروں تو جو باہر کا کھانا ہوتا ہے آج کے دور میں بہت مقبول ہو چکا ہے جیسے برگر ہو پیزا ہو فرائڈ چکن ہویا دوس یا دوسری چیزیں جوان اورور بچوں میں خاص طور پر پسند کی جاتی ہے
صحیح فرما رہے ہیںے ہوں
اور باہر کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فورا تیار ہو جاتا ہے اور وقت کی بچت کرتا ہی ہے مصروف لوگ جو ہیں وہ اکثری اسی طرح ترجیح دیتے ہیں اسی چیز کو باہر کے کھانے کو
ہاں وہی آج کل کی جنریشن جو ہے وہ باہر کے کھانے کو زیادہ پسند کرتی ہے کی اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے نہیں گھر کے میں وہ شائننگ اور چمک نہیں دکھائی دیتی
ہاں ہاں یہ جو باہر کا کھانا ہوتا ہے یہ ذائقے دار بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں
وہ جو مسالے ہوتے ہیں یہ اوپر چیک کر دیتے ہیں تو اس سے تھوڑا چائے کا ہو جاتا ہے جو ہمارے اپنی کی طرف کھینتا ہے ک کا سواد اچھا ہے
جی جی اس کی کہ آسان دستیاب یہ بھی اس مقبولیت کی اک وجہ ہے نا یہ جلدی ہوتا ہے نا یہ جلدی اویلیبل ہو جاتا ہے
ہاں جی ہاں جی
یہ حاضر جلدی ہو جاتا ہے ہم بولتے ہیں ہمیں یہ کھانا ہے یہ حاضر ہو جاتا ہے جلدی وہ بھی کوی سےے بنا ہوا خود ہمیں نہیں بنانا پڑتا لیکن اگر ہم اس کا زیادہ اس استعمال کرے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا یہ
ارے بھیا آپ پت نہیں ہے اتنی بیماریاں چل رہی ہیں پیٹ کی لیور کی اسی کھانے سے س ہے بعد میں پت چلتی ہے اتنی بیماری ب تک انفیکشن جو چلنے ہیں آج کل آپ نے سنا ہوگا کسی ڈاکٹر کے چلے ج انفیکشن کی اتنے مریض ہوتے ہیں
جی جی اس کا یہی وجہ ہے نا اس اس کا اس میں اس کھانے میں جو ہے وہ اس میں اکثر وہ چربی نمک
ہاں ہاں نوڈلس کتنے نقصان دائک ہوتے ہیں نوڈلس کھاتے ہیں کہ جلدی سے بنا لو یہ اتنے نقصان دیتے ہیں کہ بس پوچھو مت
جی جی اور اس اس کا حد سے زیادہ استعمال اس میں موٹا ہو جاتا ہے دل کی بیماریاں ہو جاتی یہ دوسرے صحیر کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں تیے
صحیح فرما رہے بھیا آپ یقین نہیں مانو گے اتنی پیٹ میں اتنی بیمارییا ہو جاتی ہیں آپ کھانا سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے انسان کو کم تیل کا ہو کم مسالوں کا پر نہیں بچے جو ہیں آج کل برگرھر پی جات چاؤمین ان پر بھاگتے ہیں
جی جی یہ نا یہ ذائقے کو دیکھتے یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسا صحیح ہے نہیں ہے صحت کے لیے ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا یہ وہ چیز نہیں دیکھتے
وہ اس پہ کتنی بھیڑ رہتی ہے اور اس ہوتے ہیں وہ ڈھنگ سے بھی نہیں ہوتے ہیں ان نہیں کھاتاتے جی
اب اگر دوسری ا دوسری طرف سے گھر کا بنا ہوا کھانا زیادہ یہ صحت مند سمجھ سمجھا جاتا ہے ہے نا یہ سب کو پتہ ہے لیکن پھر بھی یہ باہر کیا کھاتی ہے باہر کے کھانے میں استعمال ہونے والی جو باہر کے یہ جو گھر کا ھان ہو اس میں استعمال ہونے والی جو آاشائی کی کی صفائی اور معیار کا خیال رکھا جاتا ہے گھر میں ہے نا دھیان سے سب کچھ کیا جاتا ہے صاف صفائی ہے نا
پیرنٹس ہیں دیکھو گھر کا بناؤ گیا ہر چیز کا ہم سبزی کو اچھے سے دھوئیں گے انہیں اچھے سے فرائی کریں گے پھر بنائیں گے ہر چیز دیکھ کے دیکھیں گے کہ ہمیں یہ اچھا ڈالنا نہیں ڈالنا اور باہر کے میں دیکھو وہ میں نے دیکھا تھا ابھی کل ہی مارکیٹ گئی تھی اتنا کالا پڑ رہا تھا اس کا تیل کڑھائی کا آپ یقین نہیں کر رہو گے اسی میں اور سینک کے دے رہے تھے اور انے سواد سے کھا رہے تھے وہ میں نے کہ بتاؤ اس میں گ بھی تو بنا سکتے ہیں
جی جی جی وہ نا بت دو سال پرانا تھی وہ تو
ہاں اور اس کی کوئی یہ نہیں ہوتی کیمیکل کا ہے آج کل دیکو ریفائنڈ آئل ہے کتنا کیمیکل ملتا کیا رہا اس میں ہاں منع بھی کرا جا رہا ہے کہ مت کھاؤ
اور گھر کے کھانے میں سبزیاں دالیں پھل اور دوسری غذائی اشیاء شامل ہوتی ہے جس جو جسم کو ضروری غذائیں فراہم کرتی ہیں
ارے موموز ہی کھا لو گھر پہ بنا کے کھاؤ نا موموز پسند ہے تو آپ کو
ہاں ب گھر پ بنو
ہاں اچھے سے بناؤ تھوڑے تیلوں اتنے ہی کرو نا جتنا ہمیں یوز کرنا ہے
ہ اور یہ تو ہے ہی گھر ک بنا ہوا کھا تو عام طور پر تازہ ہوت ا وہ اس م میں غلط غیر معیارہ شاہ یہ استعمال ہونے کا امکان کم ہوا ہے نا
ہاں صحیح فرما رہے ہیں بھیا آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی اگر آپ کی طرف سبھی دھیان دے نا کھانے پہ اس پہ تو اتنی بیماریاں نہ پھیلیں
جی جی ہمیں بھی اس پہ بات کرنی چاہیے ہمیں بھی اپنی بچوں کو یا آس پ پڑوس میں یا دوست اور رشتے داروں مطلب جو جن کے ساتھ ہمیں یہ ہے اٹھنا بیٹھنا ہمیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے
سحی کہہ رہے بھیا پر اتنا کہاں سنتے ہیں سب یہی رہتا ہے کہ اب دیکھو ابھی ارس لگتا ہے تو ارس میں ادھک تر ٹھیلے پہ ہی ہوگا
ہاں ہاں ہاں تو گھر کا کھانا جو ہے وہ صحت کا کو بہتر بناتا اور بیماریوں سے بھی بچنے میں مدد کرتا ہے نا اس لیے اسی لیے اسی لیے تو ڈاکٹر بھی صحت مند ذکی ہدایت دیتے ہیں ہے نا بولتے گھر کا ہی کھانا صاف صفائی سے کھانا ہے نا
ہاں سی کر رہ ہے ب
گھر کا بنااوا کانا نا جو باہر کے ک خانے سے مقابلے میں نا کم خرچ ہو اور پورے خاندان کے لیے مشکل پ ر ہوتا ہے نا
ہاں یہ
اب دیکھے اگر ہم گھر میں تھوڑے سے مطلب آٹے کو نا گوند لیں گے تو سارے کھائیں گے پھر بھی بچائیں گے روٹیاں باہر جائیں گے اس سے مہنگا پڑے گا وہ اتنا تھوڑا سا ہوگا
باہر آپ ہوٹل پہ جا کے دیکھو اور جب اس کی لسٹ آتی ہے نا آپ کو پت بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اتنا کھایا پیٹ بھی بھرتا نہیں ہے کہ دو ہزار ہزار روپئے ہو گئے ڈھائی ہزار روپئے ہو گئے کرو پیمنٹ یہ لگتا ہے کہ ایک چپاتی کا ریٹنا مطلب ارے ات تو کہہ رہی تھی بھائی اتنے میں تو میں ایک مہینے کا کھانا بنا دی
جی جی جی اور بچوں کو نا بچوں کو بچپن سے ہی گھر کا کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ صحت مند زندگی گزار سکے پھر بعد میں
ہ ہاں بھائی جان میرے بچے تو گھر کا ہی کھاتے مجھے پسند بھی نہیں ہے باہر کا کھانا بالکل بھی
جی یہ اچھی بات ہے باہر کے
ہاں ارے آج کل ویڈیو چل رہی اس پہ دیکھ کے بنائیے ایک سے ٹیسٹی کھانا بنتا ہے
جی جی جی جی باہر کا کھانان نا کبھی کبھار کھانا نقصان دہ نہیں ہوتا لیکن اسے روزانہ کی عادت بنانا مناسب نہیں اگر کبھی کبھی کھائے گا بندہ تو چل سکتا ہے
ہاں کبھی کبھی چلتا ہے اور بر ڈے ہے اس پہ چلے جاؤ آب باہر ریسٹورینٹ میں اچھے سے کھایا ہوؤ پر یہ نہیں ہے ہر تیسرے دن ما وہاں امی مجھے وہاں جا کے کھانا ہے یہ کھانا نہیں
ہاں وہی نا روز روز نہیں ہوتا پھر
ا پیزا آپ نے کھایا پیزا کیسا لگتا ہے یار بالکل من نہیں تو سے کھانے بھی اتنا مو کتر
مزہ آتا ہے ان چیزوں میں ان چیزوں میں آتا ہے مزہ لیکن اتنی صحت کے لیے بہت نق
اورر کبھی کبھی بجہات اب آفر بھی تو دے دیتے ہیں پیزا والے ایک کے ساتھ ایک پی تو بچے اور جلدی بھاگتے کہ ممی سو میں دو مل لے سہی وہی ہوتا ہے کیا کریں بچوں کا من بھی رکھنا پڑتا ہوتا پر زیادہ ہو جاتا ہے تو منع بھی کرنا پڑتا ہے
ہاں یہ جو باہر کا کھانا یہ ذائقے اور سہوولت کے لے مشہور ہے جبکہ گھر کا بنا ہوا کھانا صحت اور غذائیت کے لئے بہتر ہے اس لیے ہمیں گھر کا کھانے کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دینی چاہیے اور باہر کے کھانے کا استعمال م دھ رکھنا چاہیے جو میں بھی بتا رہا
ہاں بھیا ایسے آپ جیسے آپ کی سوچ آپ چار پانچوں سے کہو وہ اس بات پہ عمل کریں ہم کہیں عمل کریں تو کافی سدھار ہوگا اس چیز میں
جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں مطلب اپنے جاننے والاننے والوں کو
ب جو بیچارے لے کے بیٹھ کہ ان کا کیا ہوگا سو آانند کر د تو ان کے دو یہ یہ
اور گھر کے کھانے کی بات گھر کے کھانے کی بات تو الگ ہی ہے وہ کھانا محبت طار اپنت
ہاں وہ پیار سے بنتا ہے کھانا اپناپن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان کو یہ اچھا لگے گا یہ بنا دو
جی اور صحت مند قسم اور تندرستی زندگی کے لے اچھی غذا بہت ضروری ہے اور گھر کے کھانا اس ضرورت کو بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے میرے خیال سے
ہاں جی آپ تو گھر کا ہی کھاتے د تھے ہو
جی جو لوگ زیاد بتر گھر کا کھانا کھاتے ہیں نا وہ عام طور پر زیادہ صحت مند اور چست رہتے ہیں
صحیح کیا گا اور جو باہر کے کھاتے ہیں وہ ڈاکٹر کی لائن میں زیادہ رہتے ہیں
جی میں بھی میں بھی پہلے یہی چیز کرا تھا میں بھی پہلے باہر کا ہی کھاتا تھا زیادہ پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ غلط ہے یہی س نی اس بیماریا آت ت
ہاں مجبوری ہے نہیں اگر باہر جا رہے ہو مجبوری ہے تو تم کھا سکتے ہو باہر کا پر لمٹ میں دیکھ کے ہی کھانا چاہیے آپ کبھی ہوٹل میں جانا اندر رسوئی میں جا کے دیکھنا اتنی گندگی ہے سڑے ٹماٹر یوز کرتے ہیں کو جو ہم پھینک دیتے ہیں نا کچن میں سے وہ یوز ہوئے تھے وہاں پر
ہ ہوں ہمیں نا اپنی صحت کی حفاظت کے لیے غذائیت پر توجہ دینی چاہیے اور صحت مند کھانے کو اپنانا چاہیے جو گھر کا بنا ہوا
بالکل صحی فرما رہے ہو یس بالکل صحی
کہ گھر کاب بنا ہوا کھانہ بہر کے خانے مقابلے میں
ٹیسٹی ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے اس سے صحت بڑھتی ہے دیکھو ہم دیکھ دیسی گھی کا یوز کریں گے برگر بنائیں گے دیسی گھی کا یوز کریں گے اور وہاں تو تیل چلتا ہے پٹاپٹ سیک اور نکالو
جی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کریں آپ کی سوچ آپ کی سوچ ب آپ کی سوچ بہت اچھی ہے چلو ہم پھر بعد میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
س